کو
وعلیکم السلام ٹھیکو ا سے
ہاں آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں سب ٹھیک شکر اللہ کا آپ کے وہاں سبھی ٹھیک ہے
ہاں اچھے اس سے
اور کیا کر رہے ہو نہیں یار میں ڈائٹ پیہ ہوں تو چائے وائے نہیں پیتی ہوں میں
میں بھی تو ڈائٹ پہ ہوں لیکن میں تو پینے والی ہوں چای اور براؤن بریڈ ایک میں کھاؤں گی جاتا اور
اگر میں چائے پیوں گی تو مجھے بٹر ملم پ رہ جھے بھی لگا میں چائے پیوں گی تو مجھے بٹر ہونا ضروری مکھن میرا پسندیدہ چیز ہ
وہ وا
مجھے دیتے ہیں نا آج کل میں نے بولا مجھے آج کل والے دیتے ہیں نا بہت کاؤ اور مکھن اور کاؤ مکھن کھاو مکھن
ابھی تھی دادای کیا انہوں نے پت ہے وہ پرانی پرانی روٹیاں جب جمع ہوتی ہے پھر وہ گی
ہاں ہاں
انہو نے ویسے ہی کیا کیا انہو نے مجھے زرپار کیا تھا پیو پیو چائے نہیں میں نے ان کو بولا تم لوگ میرے سامنے پی ہو کہ میں جا رہی ہوں
اھا ٹھیک پہلے ہماں اچھا ان کو آپ کی کیٹ کے ساتھ بہت پیار ہے نا
ہوں ہوں
یہ پھر ٹھیک ہو گیا اس کو جو کچھ کتے پیچھے دوڑے تھے ہلو
ہلو
ہلو م نے بولا یہ پھر ٹھیک ہو گیا
ہاں ہاں یہ ہو گیا
ٹھیک ہے
اس کو میں نے کروایا نا پھر انجیکشن اس کو تو اس کو اتنے ٹائم تک مجھے اس کو لگ بھگ روز لے جانا پڑ رہا تھا
ہٹ یہ کتنے سال کا ہے
یہ ایک سال اور کچھ مہینوں کا ہے
اچھا ٹھیک اپ کتنے سال کی ہو
میں خود میں خود بہت سالوں کی ہوں میں بہت پرانی ہی ہوں
اچھا ٹھیک
ہاں
اچھی بات ہے کچھ لوگ مجھے سنپ بھیج رہے ہیں
ہوں کیا بیچ رہے
بلی بھیج رہے ہیں بلی ج
ٹھیک ہے
آپ کی پیاری پیاری بلی کچھ
ونا کیا
اں میں میرے کاز میں نے بولا یہ میرے کزن ہنس رہے ہیں مجھ پہ آپ کی سے بات کرتی ہوں
کیوں اس میں کیا ہنسنے کی بات ہے؟
پتاہ نہیں ان کو ہنسی آ رہی ہے میری بات
ہ میں کیا ہس مجھے بولو اگر میں پاپ قن کائیٹ میں
مجھے کیوں بول رہے ہو پلیز چپ کرو چپ کرو میرے سد ایسا نہ کرو نہیں اس میں بٹر ہوتا ہے اس کو بٹر ہوتا
میں تو کھاؤں گی ابھی
پھر کیوں بولا ت ہو یا نہیں کیوں بولا
میں نے کل میں نے کل جب نے اپنی ڈائٹ کا سامان لایا نا میں نے وہی سے پاپ کارن دو کنڈر جو لایا
اچھا آپ کا برت ڈے کب ہوتا ہے
میرا ہو ہوتا ہے
اچھا ٹھیک اچھی بات ہے
آپ کا
مجھے پت ہے انشا کیا وہ میرا ہوتا ہے ففٹین م
کیا بول رہی تھی
بول رہی تھی کہ میں آپ کو لے جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس میں نے اس کو بولا نا کہ مجھے پی سی او ڈی ہے تو اس نے دو اس نے بولا کہ اس نے بولا کہ میں آپ کو لے جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس ہمیں رانی جاتی تھی ادھر کچھ یہاں نا مہاراج بازر سائڈ سے آپ کو تین منتھس دوائی دے گا کو ختم ہو جائے گا پیس
وہاں ہاں ذرا چھوڑو سنو نا اس کو بولو پہلے خود ہوشوں میں آ جا پھر لوگ
ہوں
وہ آج پھر سےٹن ہے
اسکو کیا بات ہوتی ہے اصل میں مجھے لگتا ہے وہ کرتے
ہیں
جھگڑا کرتی ہے نا اس کے ساتھ وہ پھر خود پہ نکال دیا وہ میں نے بولا وہ جھگڑا
ہوا ہے اور سارا کام وام کیا ہے ہ سونے پھر تپ سے اٹھ اھی نہیں رہی ہے میں اسی لیے مجھے ابھی کزن نے بلایا تھا بولا تھا میری ہیلپ کرو اس کو جاگ تو اسی لیے میں گئی تھی اب یوسی کیا ہو رہی ہے دنیا کی
اس کو کیا ہوتا ہے یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے اس کا عمر کچھ زیادہ دوائیاں لیتی ہیں
اور
اس کو چل رہا ہے نا علاج
ٹھیک چ اصل پ
ٹھیک ہے جیسے تم گ میںنے یور ہاسپٹل تو بییے گو لال چوک ا ہ ما ج بول بال آس گئی م میں ہو آدب ہاں ہاں کیا بول رہی ہو بالکل
حکومت مہمان آئے
ارے نہیں میں آئی تھی نن حال گھر میں م تھا کوئی ما گئی تھی کہیں تو اب میں یہاں آئی یہاں ا مہمان آ وہ دروازے سے ہی واپس چلے گئے اوپر سے میں تھی نا سلیپنگ موڈ میں
اچھا ٹھیک
ہی
سنا آپ نے ا اس نے مجھے کیا بولا بولا وہ تین منتھ کے لیے دوائی دیتا ہے اس سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے پیسیی ہوڑی بییسییوڑی غائب ہو جاتا ہے
ارے وہ وہ آیورویدک ہے
وہی میں سوچ وہ انسان انسان کو مطلب آنا بھی چاہیے نا اس دوائی سے مطلب سٹمیک ڈزالو کرنا چاہیں
نہیں نہیں اب اگزر بس آپ کو اسی سے ٹھیک ہو جائے
نہیں بھی وہ کچ رہے پر رس مجھے پرسو تو اتنا انسسٹ کیا آپ چلو میں نے اس کو بولا نہیں آپ ویٹ کرو پہلے میں دیکھوں گی م ایسے فرق ہو جائے گی ج سے ہاں وہی میں ساتھ بھی آؤں گی
اگر آپ لے جاؤ گی نا کو س آپ کو آپ میں آپ وہی چھوڑنا ہے ایک پہل کاٹنا ہے
مجھے سمجھ نہیں آتا ہے اس کو اچانک یہ کیا ہو گیا وہ ایسی نہیں تھی مت تھی اتنا نہیں ہوتا تھا
اس نے ہمیں پاگل کیا ہے نہیں اس نے ہمیں پاگل کیا ہے
پورا
اس کو کیا ہو گیا ہےدھرنا یہ مطلب وہ بولتی ہے میں دوائیاں لیتی ہوں میں دوائیںں لیتی ہوں پھر مجھے پتا ہی نہیں ہوتا میں کہاں ہوتی ہوں وہ ایسا خود بھی بولتی ہے
ارے نہیں اس کو مطلب ہاں دویا لی لیرہی لیکن اس کو ڈاکٹر نے بولا اس کو ڈ پیشن ہے ڈاکٹر نے بولا آپ مت کرو مطلب اس تو مطلب ہو کسی چیز کا نہیں کچھ بھی اب ڈاکٹر نے وہ ڈپریشن اس کو ٹھیک ہو گیا اب ڈاکٹر نے بولا ابھی یہ مطلب کر رہی ہے تھوڑا سا نا مطلب سمجھو یہ تھوڑا سا اس میں آیا س کی اپ بہت پریشان ہو جاتے ہے وہ اس کو بہت وہ پیمپرنگ کرتا ہے اس کو مطلب
اچھا اچھا
اچھا لگتا ہے اٹینشن گین بھی کرنا اپنا ہے اس تھوڑا میں نہیں بول رہیوں اس کو کچھ نہیں ہے اس کو ہے اس کو تھوڑا بیچ میں ہوا تھا وہ ڈپریشن
ہاں
وہ یہ ہے لیکن اب یہ بیچ بیچ میں نا مطلب لے رہی ہے لے رہی ہے دماغ پہ اگر میں اٹینشن گین کروں گی تو وہی پہ یہ گرتی ہے
اچھا آیا مجھے سمجھ مطلب اس اس کو باپ کا پیمپر کرنا اچھا لگتا ہے وہ کیئر اس کو اچھا لگتا ہاں چولو ہی
اک